ہیلو
ہیلو السلام علیکم جی
وعلیکم السلام اور بتائیے سب کیسے ہیں
جی بس سب خیریت اور بتائیے آپ بتائیے
بس بس جی جی سب خیریت
چلو اچھی بات ہے اور بتائیے کیسے یاد کیا آپ نے
بس بیٹھے تھے تو آپ کی ساری کی بیٹھی تھی تو آپ کی کال آ گئی میں نے چلو میں نے سوچا کہ چلو تھوڑے گفتگو ہی کر لے
چلو اچھا کیا آپ نے
جی جی
جی اور کیا بنایا آج آپ نے
بس آج میرے بچے میرے شوہر بول رہے تھے کہ ہم نے پاؤ بھاجی کھانی ہے
اچھا اچھا جی
ہاں جی تو میں نے بس وہی بنائی تھی ابھی فری ہوئی ہوں بس فارغ ہی بیٹھی تھی ابھی
ٹھیک ہے ٹھیک ہے پاؤ بھاجی میں نے کبھی بنائی نہیں ہے آپ بتائیں گی کیسے بناتے ہیں آپ
ہاں پاؤ بھاجی تو بہت ایزی ہے مطلب ساری سبزیاں وغیرہ آپ لے لیجیے پیٹ پیٹھا ہو گیا جسے
جی جی جی
تو پیٹھا ہو گیا جیسے گوبھی ہوگی گاجر شملا مرچ وغیرہ یہ سب کو نا ہم سیٹی لگوا لیتے ہیں کوکر میں
ٹھیک ہے ٹھیک ہے کتنی سیٹیں لگواتے ہیں
بس یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہماری گل جائے
اچھا مطلب دو تین کافی ہے
جی جی جی
ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیے میں اس کے بعد کیا کرتا ہہ اس کو
بس اس کے بعد تھوڑی میش سبزی جو ہوتی ہے نا وہ میش کرنی ہوتی ہے
ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کو میش کر لیا
ہاں میش کر کےپھر ہاں جی ہاں ج جی پھر اسے پیاز وغیرہ جیسے شملہ مرچ نا میں بیچ میں نہیں ڈالتی شملہ مرچ پیاز کا تڑکا لگاتی ہوں باریک باریک کاٹ کے نا ہ ہ تو اسی کا ہی تڑکا لگاتی ہوں پھر میں
اچھا جی اچھا ٹھیک ہے
پاو بھاجی مسا لہ آتا ہے میگی مسالہ آتا ہے وہ ڈالو سب
اچھا جی جی
تو بہت لذیذ بنتی ہے کافی اچھی بنتی ہے نہیں کوکنگ تو ہماری دیکھو کوکنگ تو ہمارے روزمرہ کی مطلب ایک اہم حصہ ہے زندگی کا ہے نا بازار میں جات ہیں ہم تو وہاں پر ہمیں کچھ بھی صاف ستھرا یا اچھا نہیں ملتا ہمیں کچھ بھی
جی جی جی صحیح فرما رہے آپ
جی جی انسان کے لیے تو ہمیں یہی ہے نا کہ ہمیں صاف س اچھا کھانا چاہیے جو ہمارے لیے بہت ضروری ہے بےحد ضروری ہے جو
جی جی آج کل تو سبھی جگہ ایک تو ملاوٹ ہے اور دوسرا مطلب کہ انہلدی چیزیں مل رہئی ہے صاف ستری نہیں مل رہی آپ دیکھ لو جیسے نام سے آپ بڑے بڑے ریسٹورینٹ ہوتے تو ہم نے جیسے آپ نے بھی دیکھا ہوگا جیسے ویڈیوز وغیرہ دکھاتے ہیں سوشل میڈیا پیٹ کہ اندر جا کے دیکھتے ہیں جیسے ریڑ ڈالتے ہیں کئی تو اندر جا کے دیکھتے تو اتنا مطلب گند مچا ہوتا ہے کیسے مطلب ان ہائجینک طریقے سے بناتے ہیں پرانی چیزیں مکس کر دیتے ہیں ایک دو دن
جی جی صحیح بات ہے صحیح فرما رہے ہو بالکل ایسے ہی ایک دفعہ ایسے ہی ایک دفعہ کیا ہوا ہم کہیں گئے ہوئے تھے گھومنے کے لیے تو ہم نے سوچ ا کہ چلو آج نان ویج نہیں کھاتے ہیں ویج کھاتے ہیں تو وہاں پر کیا ہوا ان کے پاس ویج نہیں تھا انہوں نے کیا کیا ہمیں وہی جو ہوتی ہے نا ایک دن پرانی دال یا سبزی وہ دی انہوں نے ہاں تو ہمیں کھاتے ہی ایک دم پتا لگ گیا کہ یہ باسی ہے ہم وہیں پھینک کے آ گئے سارا
اچھا جی تو بہت غلط بات ہے ایسے نی کرنا چاہیے جی جی جی اس سے اچھا تو ریڑی والے ہوتے ہیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے مطلب تازی چیز تو بناتے ہیں
جی جی ان کا تو ہر ٹائم روز سیل ہو رہا ہے نا ان کا
جی جی جی ان کا ختم ہو جاتا ہے ان کا بچ جاتا ہے جو بھی بچتا ہے وہ یہاں تک کہ جو سلاد وغیرہ ہوتی نا اس کو بھی دھو دھو کے وہ اگلے دن دے دیتے ہیں
جی جی دیکھو اچھی صحت کے لیے تو ایک بنیادی اچھا کھانا ہی ہوتا ہے
جی جی جی جی ان کو ایسے نہیں کرنا چاہیے نا بھی کسی کو کوئی بیمار بھی پڑ سکتا ہے جی
جی ہم اپنے گھر اگر کچھ بنا رہے ہیں بڑی محبت صفائی اور احتیاط کے ساتھ کھانا بناتے ہیں ہے نا اور اس اس کا دیکھو اس کا ٹیسٹ بھی مطلب ایک لذیذ اور صحت مند ہوتا ہے کہ بہت سواد ہوتا ہے اور صحت مند کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے کہ چلو گھر کا بنا ہوا ہے صاف ستھر اچھا بنا ہوا ہے
جی جی جی
اور بتائیے
بس سب بڑھیا کوکنگ تو ویسے مجھے بھی بہت پسند ہے مطلب میں کچھ نہ کچھ بنا رہتی ہے میں تو زیادہ تر جی جی جی
کوشش کرتے کہ بچے میرے مطلب باہر کا کم کھائیں اور گھر کا کھائیں میں گھر پہ پیزا وغیرہ بھی بنا لیتی ہوں سینڈوچز برگر وغیرہ بھی گھر پہ بنا لیتی ہوں جی جی بچوں کا بھی من کرتا ہے کبھی کبھار کچھ کھانے کا چلو مہینے میں ایک دو بار چل جاتا ہے کہ چلے گئے مطلب باہر گھومنے پھرنے کبھی کبھار کھا لیاپ روز روز نہیں باہر کا کھانا چاہیے صحت کے لیے ہانی رک ہوتا ہے
جی جی صحیح فرما رہے ہو اپ یے اور بتائیے اور کیا کیا بنا لیتے ہو آپ
میں ڈوسا سانبھر بھی بنا لیتی ہوں اڈلی سانبھر بھی بنا لیتی ہوں اور مطلب ویج میں تو سب کچھ بنا لیتی ہوں جیسے چھولے چاول راجما چاول دال وغیرہ مطلب جو مسی روٹی ہوتی ہے نا جو اسٹف پرانٹے ہوتے ہیں وہ بھی ہر طرح کے بنا لیتی ہوں
جی جی بڑھیا پھر تو آپ ہی یہ ڈوسا کیسے بنا ڈوسے کا بیٹر کیسے بناتے ہیں
ڈوسے کا بیٹر اس اس میں کیا کرتے ہیں دو کپ چاول اور ایک کپ جو دال ہوتی ہے نا وائٹ دال ہوتی ہے ماں کی
جی جی جی
اس کی اڑد کی اڑد کی شاید وہی ہوتی ہے وہ والی دال نا اس کو بھگو کے رکھ دو ایک رات مطلب جس دن بنانا اسے ایک دن پہلے رات کو بھگو کے رکھ دو پانی میں ڈال دو ٹھیک ہے پھر اگلے دن اس کو کیا کہتے اچھے سے واش کر لو اور مکسی میں اس کو پیس لو ٹھیک ہے اس میں پھر بعد میں مطلب اس کو نا اس میں تھوڑا پانی پا کے اگر آپ کو لگے کہ بہت زیادہ وہ ہے گڑا ہے تو اس کو تھوڑا مطلب ٹھیک ٹھیک کرنا ہے نہ زیادہ پتلا نہ زیادہ مطلب گھاڑا تو پھر جو نون اسٹک توا ہوتا ہے اس کے اوپر مطلب کڑچی سے نا ایک کڑچی ڈال کے اس کو ایسے ایسے پھیلاتے جاو ٹھیک ہے اگر آپ نے سمپل والا بنانا ہے تو جب وہ تھوڑا پک جائے تو اس کو فولڈ کر لو اگر ہمپ نے اسٹف والا بنانا ہے تو تو آلو ابال کے نا اس کی مچ تیار کر لو جیسے روٹی بناتے ہیں نا ویسے تو اس کو اس پہ اسپریڈ کر دو تو اس کو فولڈ کر لو ٹھیک ہے وہ تو ریڈی ہو گیا اب اگر آپ سانبر بنانا ہے تو کے لیے ارہر کی دال چاہیے اس میں سبزیاں ڈال دو تین چار گیا کدو گیا اور جو پیٹا ہوتا ہے تھوڑی فلیاں لے لو گاجر لے لو یہ چار آلو بھی ڈال لو ٹھیک ہے یہ چار پانچ سبزی ڈال کے سیٹی لگوا لو تین چار سیٹی ٹھیک ہے اس کے بعد ٹماٹر پیاز کا تڑکا لگا لو اس میں مطلب وہ سرسوں دانہ جیرا سارے مسالے ڈال کر سانبر مسالہ یہ سب کچھ ڈال کر گرم مسالہ پھر اس کو مطلب پتلا پتلا بنانا ہے املی کا گول بھی ڈالتے ہیں اس میں جی سانبر پتلا پ ہی اچھا لگتا ہے نا بس اس کو اچھے سے پکا لو بس وہ تیار پھر اس کے ساتھ چٹنی بنا لو وہ ناریل اور مونگ پھلی کی
اچھا چل اگر میں نے بنانا ہوگا نا جب بھی تو میں آپ کو ایک دفعہ پھر فون کروں گی آپ مجھے پھر انتلا کر ہی دیجیے کر چے کر دیجیے گا
جی جی جی جی جی
اور آپ کے بچے شوہر سب ٹھیک ہے
جی جی جی بس اللہ کی مہربانی سب خیریت سے ہے بس بچے آج گھر پہ ہی ہے بس سوئمنگ پول میں پانی بھر کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ گھر میں چھوٹا آٹا سب بنا رکھا میر نے سسو جی نے
اچھا اچھا
جی جی بچوں کے لیے
ٹھیک ہے گرمی بھی بہت ہے بچے پانی ہی مانگتے ہیں زیادہ
جی جی پانی بھی مانگتے ہیں تھوڑی تھوڑی دیر بعد پانی مانگتے ہیں
ہاں پانی میں بس کھیلتے رہے تو خوش رہتے ہیں
جی جی جی بس کب سے بھر کے بیٹھے ہوئے اب میں کب سے بول رہی ہوں آ جاؤ باہر اب آ ہی نہیں رہے ابھی بھی اندر ہی ہے اب میرے شوہر بیٹھے ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں وہی نکالیں گے ان سے ڈرتے ہیں میرے سے نہیں اتنا ڈرتے
ہاں تو چلو ایک کا تو ڈر ہونا چاہیے نا
جی جی جی جی ایک
ہاں میرے بچے ہیں میرے جو شوہر سے نہیں ڈرتے وہ میرے سے ڈرتے ہیں
چلیے اچھی بات
ہاں یہ الٹا ہے ہمارے ادھر نا وہ ڈانٹی جائیں گی کر ہی جائیں گے میں نہیں میں ایک آواز دیتی ہوں وہیں بیٹھ جائیں گے
جی جی یہ گھر گھر کے کہانی ایک ایک زیادہ لاد پیار کرتا ہے مطلب ایک کا ڈر نہیں ہوتا ہوتا تو ایک دوسرے کا ہوتا جی جی جی جی جی چلیے
اور بس میں بھی بیٹھی تھی آپ کی کال آ گئی تو ٹائم پاس ہو جائے گا گفتگو کر رہی ہیں تھوڑی سی
جی جی جی جی میں نے سونچا چلو بات ہی کر لیتے ہیں پھر ٹائم نہیں ملتا تو چلو سنڈے ہے
ہاں سنڈے کو ویسے میں کرتی ہی نہیں ہوں سنڈے کو کسی سے بات نہیں کرتی ہوں میں تو بس بیٹھے تھے فاریکی بیٹھے تھے تو ہماری لائٹ نہیں ہے ادھر تو میں نے کہا اچھ چلو نیند تو آنی نہیں ہے چلو ہم بات ہی کر لیتے ہیں
چلیے اچھا کیا اپنے
جی جی آپ کے ادھر ہے لائٹ
جی ہاں جی ہے ادھر لائٹ ہے بس کبھی آ رہی ہے کبھی جا رہی ہے یہ دو ت کبھی آ رہی ہے کبھی جا رہی ہے اب تو ہے ویسے
اچھا اچھا ویسے بہت تنگ کیا ہوا ہے لائٹ نا ہمارے ادھر ایریے میں بھی نہیں ہے
جی جی جی جی میری خال لا ہے نا یہی رہتی ہے مطلب میرے جیسا سسٹر لو ان کے دو دن سے نہیں آ رہی تھی
جی جی جی
جی پھر وہ کل آئے تھے یہی مطلب پرسوں رات کو آئے تھے بچوں کو لے کے سونے کے لیے جیسے بچے نہیں سو پاتے نا بنا لائٹ بنا پنکھے کے بس پھر وہ آئے تھے پھر صبح چلے گئے صبح صبح چلے گئے دس گیارہ بجے
اچھا
جی جی جی بڑے تو سو جاتے ہیں بنا لائٹ کے وہ بچے نہیں سو پاتے
ہاں میں تو سوئی نہیں پاتی مچھر گرمی نہیں ہوتا سہن نہیں ہوتا
جی جی چلیے میں پھر کر
دیکھو اگر لائٹ نہیں ہوگی تو ہمارے لیے نیند بھی تو کافی ضروری ہے نا بہت ضروری ہے نیند بھی ہ چلیے آپ سے اچھا لگا بات کر کے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی خداحافظ